وعلیکم السلام کیسی ہے آپ
ہ پلا ج
خدا کا شک ہے ایسے ہی آپ الحمد اللہ کہتی رہے بچی بھی بچی بھی کافی الحمد ملہ بول لی ت
تم تالی
بچی بھی بگوان کا بہت نام لیتی ہے بچی بھی اللہ کو کھاد کر لیتی ہے
آ
مرب ہے
وعلیکم السلام کیسی ہو مٹا
دے گی ہماریش گ تالیم ضرورتی ک د ہے گ ہاں اب اس کو کرنی آ چکی ہے اللام وعلیکم آپ کرا کرے کوئی بھی ہمارے گھر آئے گا ہم اس کو دکھانا پڑے گا کیسے کرنی ہے
ہاں سھا دیکھیے بچے بچوں کو سارے سن گھر میں ہی احتیاط سکھائی جاتی ہیں بچوں کو سارے کے سارے وہاں بھیجا کیجیے نا اس کو
اس کو ذرا کہتے ہیں وہ بھی سپ کو بلایا گھر پہ اس کو ذرا وہ دی
جی جی وہی بھی بول رہ تھ تعلیم دلویے اس کو
ہ د ہمارے یہ دھپ ہو چکی ہے اور فرمائی کیا بنا رہی آپ رات کو کھانے میں ج ج
جی جی یہ سب کہہ رہی تھ تو آپ کے یہاں پر آج نا کچھ کڑ کڑ کڑ کڑ کی آواز آ رہی ہے
اب ٹھیک آ رہی ہے س چپ کر اپ ٹھیک آ رہی ہے
ہاں ہاں آب آ رہی ہے ٹھیک ہے
کوھا نم
ابھی تو ہم شام کو پراٹھے سیکک رہے ہیں آپ جتنی بار فون کریں گے اتنی بار رسوئی میں پائے جاتے ہم رسوئی میں ہی پائے جانے والے پرانی ہیں
اب ایک کام کریے نا تے رسوئی م
تنے ادا رسوئی میں بچ مار لی
ل کسی کو بوک لگے گ آپ سے کہ امی کھانا وہیں پہ کھڑے کھا شروع کر دیجیے گا ا ختم
آ آج ہمارے بچوں نے نا دن میں ہم نے بھنڈی کا سالن بنایا تھا بھنڈی کا ساگ بچوں نے اٹھ کے فرمائش کر دی نہیں ب بچوں نے چھولے کلچے بول دی چھولے کلچے کائیں گے آج ہم باہر سے
اچھا تو اور ہم روزہ پزیا بنائیں گے رات
چھولے کلچے ہم بازار سے لا کے کھلا چکے ہیں ان کو پھر ہم بازار گئے چھوولے کلچے کا لے کے آئے ان کے لیے نہیں چھوولے لئے تھے کلچے گھر میں میں نے وہ بنا تبے پہ وہ کرے تھے
ایکے تھے بازار سے ل کر گڑ پتے تھے اب یہ کہ سکتے آپ نے بنایا نہیں ہوں میں وہ وہ بولتے نہیں ہے اتنا تھوڑا بت بولے آپ تھوڑا اللہ کا خوف کرے
فماے ہیں کہ جیسے ہو س سیک ایکتا ہے نا جو کلچوں کو کلچے وہ بھی نہیں باتا کل جے وہ بھی خرید کے ہی لاتے ہیں چھولے ہم ریڈی مڈ لے تھ اور اور کلچے ہم نے گھر میں اس پہ سینک لیے تھے توے پہ
ہاںور چلے گا آپ کا سبزی میں نمک جتنا اگر آپ چاہیں کہ سبزی میں نمک بہت ڈال دیں وہ نمک تیز ہو جائے گا پھر
نہ نہ سبزی بنی ہوئی ہے ہماری ار چنتا نہ کریں آپ ہماری سبزی کی پھر ہم نے صبح پہ وہ بنا دیا پھر بچ ایک بیٹے نے کھایا دوسرے بچے کے دانت میں درد ہو گئی پھر ہمارے کی کے دانت میں آرام ہی نہیں پڑ رہا ہے تو انہوں نے اسی ٹائم پھر دوائی کا لی ہے ہممی ہم تھوڑی دیر میں کائیں گے اور ان کے کلچے سکے ہوئے رکھے ہیں فرمائی چاہیے ا ہممی آ ہمارے گرم گم پراٹھے بنا کے دیجے
اچھا تو کون سو گٹے ہوگا پھر
کلچے ہمارے کوئی اپنے پیٹ میں سیٹ کرنے پڑتے
کیا آپ ٹوٹے بھی کر سکتے ہیں آپ کا ایک شد شد بھی ہو رہا ہے آپ ان میں بھی بانٹ سکتے ہیں کہتے ہیں نا شرزئرگ
ہاں کہاں بٹوں
چھوٹا کریس کہ تو
کبلیجے
ایسا ہے شہزادی بھی نا بچا ہوا کھانا نوشنی فرماتی ہے وہ بچا ہوا سب کچھ ہمارے کو اندر اپنے نکلنا پڑتا ہے
ٹھیک ہے پھر تو آپ آرام سے بیٹھیے کوئی نہیں کائے گ دن میں سے وہ آپ کھائیے
کاش آپ نہیں آس پاس کہیں رہ رہی ہوتی پراٹھا نہیں چاہیے تھا آس پاس آپ کہیں ہمارے گھر کے رہ رہی ہوتی تو دونوں مل کے کاتے پھر ہم ٹوٹے گھر کر کے م کر
یک ہے پھر دو دو ٹوٹے ہوتے جی ی آئی ہوں میں
اچھا ہم ہم نے فرمایا آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں آا رہی ہے تو ٹوٹے ہوتے پھر وہ ہم دونوں کے بیچ
جی نہیں سمجھی کیا کہہ رہا تھا آپ نے
آپ نے کہا نا پھر ہم آپ کے گھر کے پاس آپ دو ٹوٹے کرتی ہیں کلچے کے
ہر چیز کی دو روٹے کرتے میں ہم دونوں کے لیے ہوتے پھر وہ جو بھی بچ جاتا اس کے دو ٹوٹے ہم دونوں نوش فرماتے ہیں پھر اس کو
بالکل بالکل فم پھر وہ ہمارے ٹوٹے والی پالٹی ہوتی
ک ٹوٹے والی پارٹی ہ ہات سار گے ہائی ہات ت کے میرا
بال سے غریب ہے آپ کیا کر رہی آپ بات میں اتنی مجبور ہو گئی نے تہیں بھی ہاتھ رکھ دیا پراانے کی جگہ گ بہت ہے آپ کی
نہیں نہیں میں نے گرم پراٹھا اپنے ہاتھ میں لے لیا بچے نے کہا ممی اس کو قد کے دیجیے ذرا مکھن میں لپیٹ کے دیجیے
اچھا اچھا پہ کاالو بد ل کر ان کیا اور کام
جی
ررا نے اپنے لیے ہاتھ میں لیا تھا کہ ہم بھی آرام سے بیٹھ کے کاتے
نہیں نہیں اسی کے لیے دے رہی ہوں ابھی بس ہو گیا للاس پراھا نو سو مہنگا سبزی بنی ہوئی ہے مری
اچھا آج آپ فری ہیں سے مطلب رات کو
پسے آ جان باہر کے تھوڑے ج تھ ہاں جی باہر کے سوچے ہیں تھوڑے کام نپٹا لے ہیں انج بہت جن ا سےے کچ کام پینڈنگ پڑے ہیں
بالکل بالکل ہمیں بھی ایڈائزن کر آپ کی فون ڈنڈی آ رہی ہے ہم نے بولا نہیں وہ شام کو ہمیں بھی ایک بھائی جن نے بولا تھا کہ آپ کے فون میں ڈنڈی آ رہی ہے
اچھا اچھا
صحیح کروا جائیں گے آپ ٹینشن مت لیجیے
ڈنڈی آ رہی ہیں
ہاں آپ کے فون میں ایک ڈنڈی آ رہی ہے آپ نے بتایا ہوگا بھائی جان کو
جی جی جی بھائی جان نے آپ سے یہ بھی ڈسکس کر لیا
بالکل ڈسکس کرا آپ نے کیا سوچا کہ آپ کے من میں کیا آتی آپ نے سوچ وہ سوچ رہی
میں میں نے بول س میرے فون میں لائن لائن آ رہی ہیں
ان آپ ان کو لائن ڈنڈی لگ ہم اس پ میں کیا کر سکتے بتائیے آپ فترما یہاں پہ ج نا آپ کو کہوں کچھ اور سنائ کچھ دے دے وسے جناب بگ کیا کیا
وہ تو آی بماری رہ نے کچھ اور سنا نہ مجھ لگتا ہے
ڈنڈی ڈنڈی تو لکڑی کے ٹکڑے کو بولتے موبائل کے انر لکڑی کا ٹکڑا کیسے گھس جائے گا ٹھنڈی ہم نے میں تو بولا تھا لائنے لائنے آ رہی ہیں ہمیں ہمیں فون کو دکھانے جانا پڑے گا
کھا بنانا دال باٹی
ج بھائی جان کو بتائیے یہ ریسیپی پرانی ہوگی کچھ نیا بنائیے
بولے تور کی دال چنے کی دال مونگ کی دال اور اڑد کی دال مکس کرے اس میں لمکا کالتی مرچی سب ڈال دے اس کو ابال لے میں بولی اس کو ابالیں گے کیسے بولا میں بولی ہم دال ابالتے نہیں ہے بو ہم کیا کرتے ہیں م سٹی لگواتے ہیں بولو کیا وہ کوکر میں ڈال کے ڈکر لگا کے سٹی لگواتے ہیں بولو میڈم جی بھی ابالنا کہتے ہیں ا بھیا صاف صاف کو سٹی لڑونی ہے بغیر ابال لو
اچھا کوکر سیٹ لا اچھاک کر میں سیٹی لگاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سب کا کہنے کہنے کا لہجہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے نا
انوں نے بولا ابال لو میں بوول ابالتے کیسے سٹی لگاتے بولے آپ سیٹی لگواتے بوللا کیسے میں کوکر لو اس میں ڈال ڈالو پانی ڈالو ڈھکن لگاؤ سیٹی لگاو سیٹی کے آ سی کر کے پ اچھا اچھا اس کو لہ کہتے ہیں
ہاں تو ایسے ہی بولتی ہے دال تو سیٹی لگتی تبھی توال بل گی
ہاں تو وہ پتیلے موائالنے
ہاں پتیلے وغیرہ میں نا ہم سبزی وغیرہ رکھیں گے ڈیلی شام کو ارنی پڑے گی ہم کو اور خاص کر چنئی کی دال اگر ہم دلی میںا لیں گے تو ہمارا سلینڈر آپ برواؤ گے
اا اڑااز بھی تو
بند
ہاں ہاں نہ بھائی ہم سیٹی لگواتے ہیں
ہم نے تو آج تک نہیں ابالی دال کو ایسے اس طریقے سے ایک بار کا یاد ہے میرے کو ہمارے گھر گیس ختم ہوئی تھی ہماری تو انڈکشن کے اوپر تو کوکر رکھا نہیں جاتا ہے تو ہم نے انڈکشن کے اوپر پتیلی میں نا جو انڈکشن پہ رکھنے والی اس میں ارہر کی دال ابالی تھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ جلدی سے گل جاتی ہے ہاں جی تو وہ اور ارے اس کے بارے میں تو ہم سوچ رکھتے کہ ہم چنے کی دال کبھی
پڑ ب پڑد نہیں چولہے والے ہی کام کر سکتے ہیں انڈکشن اور گیس والے یہ کام نہیں
ہم تو سب پ
گاؤں میں آج کل چولہے آپ کو گاؤں میں آپ کا آج کل چولہے ملیں گے آپ کو انڈکشن تو ملیں گے شہروں میں ہی کیونکہ گاؤں کے لوگ ہی کر بھی لیتے ہیں ہمیں کرنے میں اتنا آلص آئے گا نا ہم کہیں گے نہیں بھائی بازار سے منگا لیتے ہیں رہنے دو چھوڑو
جی
کون کرے گا اتنے
نہیں ہم نہیں ہم لوگ تو پھر تھوڑا انسٹینٹ والے رہتے ہیں نا تو ہمارے کو نہیں یہ سب چیزیں جھیلتی
ہاں بالکل
اور بتائیں آپ کیا بنا رہے ہیں آج دال باٹی بنائیں گے پھر آج آپ مجھے لگا شاید ایسے
بھائی نے مجھے بولا ٹرائی کرنا نہ پہلے مجھے رو ٹرائی کر لی پھر اپنے لیے کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا کی ک کوچلی رہی تو کھانے مجھے پڑے گی تین تائم
جی اور کیا گھر میں کوئی اور نہیں بیگن کو کون ختم کرے گا اور اتنا پیسہ جایا ہوگا اس میں اتنا گیس جایا ہوگی ہم نہیں بناتے ایسا
ہم کچھ نہیں بناتے ہاں نہیں میں تو دال رکھ مونگ کی سبوتی ہو وہ سیدھی آ رہی ہے بس چاول بنائیں گے رات کو تھوڑے سے ساتھ میں یا پھلکے ڈالیں گے ممی کے لیے پھلکے بنائیں گے سب کے لیے چاول
اچھا اچھا شوگر ممی کو مت دے چاول شگر ہے نا ان کو
نہیں وہ کھا لیتی ہیں ابلے ہوئے جاول کو بہت پسند آتے ہیں ہم دے دیتے ہیں پھر ہم ضد نہیں کرتے ہیں
ہاں جب اب بوڑھا انسان اس طریقے طریقے کی ضد کرے گا تو پھر ماننی پڑے گی کیا
ہاں کب تک گھومو گے
پرانے گان کی زندگی جسے جو کھانا ہے
اور دے دیتے ہیں ہاں صحیح چلیے ٹھیک کی
ٹھیک ہے اللہ حافظ
مدد کر رہے ہیں